السلام علیکم
ہاں
اب ٹھیک اچھے سے
ہاں ہاں
آپ تھوڑا ادھر ادھر جائیے
ہیلو
ہاں ہیلو
آپ کی آوازیں آ رہی ہے
ہلو ہاں
کیسے ب وہ
ہاں اچھا سے آپ ٹھیک ہو
اچھی بات ہے
ہاں اب میری سے بھی کال کر دینا
کریں گے ضرور کریں گے خ تو کیسا رہا دن کیا کیا آج کل
بس ایسے ہی بیٹھے تھے گھر پر پتی کو بولتے گھومنے جائیں گے وکیشن سے پھر ختم ہو جائیں گے لیکن ہاں وہ کہاں لیتا ہے کہیں پہ
س کیا کرےا ٹن نہیں کاان بنانا ہے سے پیسے بھی نہیں ہوتے ہ کیا کرے گا پےشانی اس کو بھی ہے بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے بیوی سپورٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا
وہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے نا
بار وہ بھی ہو جائے گا پھر وہ کرے گا سب کچھ کرے گا اس کو پھر کس کے لیے کمانا ہے تم لوگوں کے لیے کمانا ہے
وہ بات تو صحیح ہے لیکن پھر بھی
پھر بھی کیا ایئر پریشر مت ڈالو اس کو پھر بھی پھر بھی کچھ سال ویٹ کرو گے تو کیا دنیا الٹ الٹ پلٹ جائے گی
پانچ سال سے ویٹ ہی کر رہے ہیں اب تو سات سال ہو گئے
جب اتنا ویٹ پیشنس دکھایا اور ایک سال
آپ کا ہو ابھی
اٹھیک آپ کا آپ کا جی
میں گھر پہ ہوں
ش ب نہیں ہے
حج ب نہیں ہے
نہیں وہ ابھی باہر ہی ہے ابھی پت نہیں گھوم رہے ہوتے ہیں
ر سول سے
ہاں
بسا س ر
ہاں وہ اس ن کر کھیرے ہوں گے وہ ایسا
جی ا سے جاب
وہ چاہتی ہی تھی میں باہر جاؤں
اس کو ٹائم ہی نہیں ہے
ا ج جی اس کو بھی کچھ کہا آپ سے گ ہوگا
ہوں
ہ ا ب س بابر
کچھ بھی اٹھاؤ کوئی ٹاپک س
بولےسے تو تو اب
آپ ہی بولو کس ریلیٹڈ بات کریں
ہیلتھ کے بارے میں کررے
ہاں ہیلتھ انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا
تویسے تو ہےائی
انسان دن ب دن ایج میں جاتا ہے انسان کی ہڑیا ختم ہو جاتی ہے
ا سام تو
ا آج سے دو تین سال پہلے میں بہت زیادہ کرتی تھی آج
ج
ہل بھی نہیں پاتی وہ
ہو گیا
ہاں
کچھ ہو گیا سج د سجا د کیا ہےش اچا ان کا ایڈمیشن ہوا ہے پھر جی ہےاں ٹھیک ہے ت لکھا ا کاے نپ لکھاؤ ایکے ہی نہیں ابھی سجا نہیں آیا ہے
کیاب تو
ج
کتنے آج کیا رول ہے آپ کے جم کا آپ کے جم کا رول کیا ہے جی
اور وہ بھی گنٹینیو آئےیں گی ناا رٹنا بھی گھڑے گا ایس آپت رم ن پ تھا گس نا ایک ایک ہزار رپس رائ ہے لکھ کر رکھو س سچ ہے ٹھیک ہے آپ بولو چ میں لکھا ہے نا دو ہے ٹھیک ہے بھی یار وہ بھی مانیں گے نا کو بھی ڈؤں گا
ھم
بتاؤشوب ہیلتھ ایشوز تو بہت ہے اس لیے ہم جم چلاتے ہیں تاکہ
صحی بات ہے مجھے بولاو آپ کہ جم کا رول کیا آیا بھی
ون ٹوٹی
ہاں
وٹوٹی
اپر تو بولو و فٹی تھا م
وہ لاسٹ فائ تھا ون ٹوئٹی فائیو تھا لاسٹ ٹائم تھا اس وقت ابھی تک تو دس دن فف ٹو ہے آپ پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور ھم ج یہ تو کچھ مہین لاسٹ ایئر تو ون فورٹی تک گیا تھا اور
بس تو کااں ہے ٹھیک ہی نہیں ہے ہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے شادی سے شادی کے بعد میری لائف ہی بگڑ گئی
کو آئس کریم بھی کھائی تھی وہ یہ سب چیزیں بھی الٹا پلٹا کھاتے ہو
شادی کے بعد میری لائف ہی چینج ہو
سنا ہےے لائف الٹا پلٹا کھاتے رہتے ہو تھوڑا ہیلتھ کانشیس بھی رہا کرو ہیلدی ہیلدی کھایا کرو مچھلی وائٹ روٹس یہ سب کھایا کرو اسے
او بس دعا وہ میرا جی جاب ہوتا ہے رات رات کو وہیں پہ کبھی کبھی
کہب
گھر پ ہی ہاں
کیوں
آج ہونا بھی چاہیے کیونکہ کل اس کو جانا ہے نا جلدی
کہاں جا رہا ہے
یہ جی کرا رہ ہے
ہ
یو ایس جی کرانے
اچھا اچھا صحی بات ہے باپ کو تو ہونا ہی چاہیے
اچھا ہاں
اور
ٹھیک ہو بس دعا آپ سنا
میں تو ٹھیک ہوںا میں کیا جی کیا ہوگا ہاں
کچھ خاص سناؤ ہاں بسی ٹھیک بچا میرا کھا رہا ہے بھی وہ کیلوگس کا رہا ہے سوکھے سوکھے
وہ تو ٹھیک ہے ک گداری کی ہے اس کو پھر اس کو پرابلم ہوتی ہے بچوں کو پہلے سے سیفٹی رکھنی چاہیے جو آج کا فوڈ ہے نا مارکیٹ کا اس میں بہت زیادہ کیمیکلز وہ یہ سب اڈلٹ رشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچوں میں پھر پرابلم ہوتی ہے لڑکی کیونکہ خاص کر زیادہ جات پی سی اڑی بی سی ہوی یہ سب ہوتے ہیں نا ب جاگ پور کی وجہ سے ہوتا ہے
آپ کتنے بجے گ رہے ہو
ہاں میں تو ابھی بس تھوڑی دیر میں آپا
پھر بھی کتنے منٹ کے بعد
دس پندرہ منٹ
پھر اور ایک آیا کرتے ہیں پھر میں تھوڑی دیر رکوں گی پانچ منٹ فون چارج
ٹھیک ہے کتنا ٹائم ہوا
ابھی ہے ڈ ابھی ڈیھ منٹ ہے
اچھ صحیح ہے میں تو بول رہا تھا کہ جب کوب نہیں کھانا چاہیے
ہاں جک نہیں کھانا چاہیے
ہ پیسو آ بچپن میں بہت کچھ جگ کھاتے تھے اپ اتنا اتنا جمع کر کے رکھ ج آپ کو ب بہت شاپ کو لاتا ہے پھر آپ رکھتے ہو سنبھال کے پھر ایکسپائر کرتے ہو اس کو صحیح ہے
ہاں میں بابا کو بولتی ہوں کالی مجھے فروٹس لایا کر اب وہ فروٹس لاتا ہے
ویری گڈ روٹس بھی تو ایکسپائر کرتی ہو آپ
نہیں ب میں کھاتی ہوں
ہے نا بہت اچھے
اس نے مینگوز لائے میں نے سارے کھائے اس نے ایپل لائے میرے بچ چونے بیاز چار پانچ کھائے اس نے کب لائے وہ میں نے کھاائے کل میں ہسبینڈ کو بھی بولوں گی کہ مجھے یہ لانا
لائے گا وہ کوچ جووس
پتا نہیں اس کو گھپتا ہے اس نے آئس میں نے چار پانچ بار بولا جپ جا کے ڈائی منا لائی بندہ لاتتے ہی نہیں تھ
ہاں ہاں وہ تو کچھ جوش ہی ہے
ہاں
ہیلو
بہت زیادہ کاجوس ہے
ہاں ہاں اس کو کیا پڑے گا یا تو تو اس کو بددؤ کرتی ہو
کرتی وہ ہے کو جوس
ہاں اسے دے رتے لاکھ کو خرچہ آیا اس کیا فکری خرچے گ چزار
چلو رکھو فون چارج پہ
ہاں میں فون رکھوں گی چار ب پھر آپ مجھے کال کر دینا
اوکے بی
بائے